ہلو وعلیکم ولیکم السلام خیریت سے ہو
ہاں جی سب خریر
جی اور بتائیے کیا کر رہے ہو
کچھ نہیں بس ا
بیٹھے ہوئے ہو
جی
اور کھانا وانا کھا لیا آپ نے
ہاں جی خالیا
اچھا اچھا اب تو دوبارہ بننے کی تیاری ہو رہی ہوگی صحی میں بیٹھا ہوا تھا سوچ رہا تھا میں نے کیایار گھر پہ کانا بناؤ یا باہر کا کھاؤں
ہ گل کے زیادہ صحیح رہتا ہے ویسے
کیسے ہی رہتا نا یہ آپ بالکل صحی فرما رہو ہو کہ گھر کیسے ہی رہ جی جی بالکل بالکل اور دیکھو یار کیا بولتے باہر گانا بنتا ہےا اس کا پتا نہیں نا اپ کو کیس سے بنا ہے
جی بالکل
اس میں کون سا تیل یوز کر رہے ہیں وہ کتنا پرانا ہے کیا ہے کیا نہیں
جی بالکل
ابھی جیسے اپن جنک فوڈ وغیرہ رہتے نا فاسٹ فوڈ وغیرہ
جی
اپنی صحت کو بھی کتنا نقصان دیتے ہیں
جی
آپ کھاتے ہو
ہاں کھاتیوپر تھوڑا کم کھات
اچھا تھوڑا رکم کھاتو نہیں پورا کا لیا کرو ار پھر وہ برا مان جائے گا نا
نہیں نہیں ہ کھا وہ اتنا بھی نہیں کھاتے کہ کوئی نقصان کرے
اچھا اچھا اچھا ہاں یہ تو وہ صحت کا احتیاط کرنا بہت ضروری ہے
جی بالکل
کیا مہینے میں اپن کو ایک دو بار تو چل جاتا ہے لیکن ریگولر نہیں کھانا چاہیے انسان کو
جی بالکل
صحیح ہے اور بتا بتاؤ کچھ آپ کو نظریے میں کچھ فاسٹ فوڈ نقصان دہ کون سی ہو سکتی ہے
موموز
موموز دیکھو جو موموز ہے وہ نقصان دہ ہے لیکن اتنے نہیں ہے جتنے اتنے مطلب یہ رہتے ہیں ائلی چیز جو برگر وغیرہ رہتے نا
جی جی
ویسے موموز بھی کوئی مطلب دودھ کا دلہا نہیں ہے
وہ وہ وہ بھی آپ کو کیا نقصان ہی دے گا لیکن یہ یہ میں تو یہ کہا ہ مطلب کچھ کچھ بھی کھاؤ لیکن کم ماترا میں کھاؤ اور اس کو کم کھاؤ گے تو آپ کے لیے بینیفٹ تو
جی تو آپ بھی کھاتے ہو گے جنک فوڈ
بکل کاتا ہوں میں جنک فڈ بھی کھات ہوں پار چھوٹ بھی کاتا ہوں لیکن یہ فرینڈ کے ساتھ اور مہینے میں ایک یا دو بار اس سے زیادہ نہیں
تو آج کا پلان ہے باہر کھانے کا آپ کا
آج تو کچھ بھی نہیں ہو تو گھر کا ہی کھانا پڑے گا سو سوچنے ب سب کھ کھ بھی سوچ لیتا ہے گھر کے گھر کے جی جی جی گھر کے بولے ہیں کیا بولتے ہیں کھانا بنوا لیتے ہو باہر کھایا تو یہ کیا تمہارا گھر کا کھیلے گ وہی تو نا بھ ڈانٹ سننے سچا گھر کا کھا لو
جی بالکل
اس اس میں سکون ہے نا
ہاں ڈاٹ کان میں سےکنی ہے
ڈانٹ ران میں کس کو سکون ملتا ہے آپ کو مل سکتا ہے کیا
تی نہیں ہے ویسے
ہوا ہے یار پھر تو مطلب لگتا ہے گھر کی سمجھدار بیٹیوں
سمجھدار تو نہیں مطلب مجھے ڈانٹتے میں بہت سال ہو گئے میری ممی کو
اچھا ہاں انہوں نے بھی انہوں نے بھی سوچا کہ یار نہیں برا نہیں مان جائے
مطلب میری ممی امی کو پتا ہے کہ میں کیسی ہے حرکتیں کر سکتی ہیں
اچھا اچھا ہاں وہ کیا نالج
جی تو وہ بھی سوچتے ہیں کیا کریں گے بول کے مان
گھر والوں کو یہ ہے کہ ماننا تو ہے نہیں کرے گی تو اپنے من کی تو بولتے ہی نہیں مھے
کر کرنا تو اپنے ہی من کی ہے یہ ہے
جی جی صحیح ہے ان کو کیا پتا چل گیا نا کہ یار اپن ٹوکیں گے جب بھی کیا کریں وہ دوسرے دن کھا لیں گے اس دن چھوڑ دیں گے اپنے سامنے تو دوسرے دن تو وہیں دکھیں گےٹھیلے پہ
جی
صحی ہے ہوتا دیکھو یار مطلب فاسٹ فوڈ کچھ بھی کیوں مطلب ایسی چیز ہے یار انسان کا کیا من کر ہی جاتا ہے
کم کھائیں مگر کھانا ہے تو کھانا ہے
ہاں وہی تو ہوتا ہے لیکن یہ کہ احتیاط رکھنا چاہیے اور مطلب جو مطلب پوسٹ کا آہار ہے وہ بھی ساتھ میں لینا چاہیے اسے اپن وہ کیا بولتے ہیں شیک وغیرہ بنا کے پینا چاہیے گھر پہ مینگو وغیرہ کے ابھی کہ گرمی چل رہی ہے
جی بالکل سربز بنانے تو
جی جی آپ مینگو شیک پی سکتے ہو آپ اورورنج فلیور اورینج جوس پی سکتے ہو جی
تو آپ کی ممی بھی ڈاتتی ہیں جنک فوڈ کھانے سے
دیکھو میری امی نہیں ڈانٹتی ہے کیونکہ میں گھر میں نہیں کتا نا اس لیے
تو ان میں پتا تو چلتا ہوگا نا
نہیں نہیں مطلب میں فرینڈس وغیرہ کے ساتھ جا تاا تو کہ گھر والے پ بھی نہیں گھر کو گھر والوں کو پتا کہ زیادہ کھائے گا نہیں ہے
جیک
کس وجہ سے کیونکہ میں مطلب ہے نا جاتا ہوں نا اس وجہ سے کی وہ سے میں گھر پہ ہی رہتا ہوں گھر سے مسجد مسجد سے گھر یہی تھاک کہ اپنا سفر
اچھا
جی اور آپ آپ سنائیے کیسا ہے موسم اگر آپ کے یہاں کا
شام کا تو اچھا ہے دن کا بہت گرم تھا
اچھا دن کا گرم تھا گ ہ دن کا کیا اب ٹیمپریچر زیادہ ہے نا کیا موسم چینجنگ چل رہا ہے ناب اس وجہ سے دیکھیے بہت گندا موسم لگتا ہے میرے کچھ دن کا ابھی کا
جی گرمی لگتی ہے اتنی دھوپ ہوتی ہے
تیج
جکی
جتے ہے نا پرف گرمی میں من بھی نکلتا تھا کچھ کھانے پینے کانا باہر نکل کر کیا کرے انسان
باہر جائیں گے تو گرمی لگنی ہے
ہاں ہاں ہاں پھر تو وہی ہے گھر میںہ بھیا س گنجی بنا لو روزہ بنا لو ٹائم پاس
جی
ہاں
گھر والوں سے باتیں کر لو روبا ہاں جی
ہاں اچھا لگتا ہے مطلب کولڈ ڈرنک سے تو بہتر ہے اور دیکھو ہوم میڈ جو کھانا بنتا ہے اس کی ہو تھوڑا کرے گایا باہر کا کھانا
جی
کیکہ اس میں جو مطلب پوشٹک آہار ملتا ہے نا وہ باہے کھانے میں ملے گا آپ کو
جی بالکل
آپ کی امی وہ وغیرہ تو بنا لیتے ہو گی فاسٹ فوڈ وغیرہ گھر پہ ہی اچھا الحمد للہ کلاؤ پر میں
آد کییس تھ
جی اور میں کہوںا سنا نہیں میں نے سنا ہی نہیںیا تھوڑا
کل ہی بنائے تھے میری امی نے موموز گھر میں
مطلب الگ ہی مطلب مزہ آتا ہے یار گھر پہ جو بنتا ہے نا سامان اس کا الگ ہی مزہ آتا ہے
جی بالکل
کلو م لمیٹ نہیں ہے نا
جی
لیکن یہ تھوڑا دیکھنا ہی پڑتا ہے گھر کے بھی کھا لے تو اچا اچھا رہے گا نہیں تو اللٹا پر کو ڈال دے صحی ہے
اور میں کچھ نہیں بناتا ی
آپ کچھ نہیں بانا چاہے آپ امی جان بناتی ہے آپ کی
جی بالکل
آپ آپ کا کام ہے صرف سرو کرنا اور کھانا
نہیں
وہ آیا مطلب زندگی کی اصلی مزے ہے آپ دے رہو ہو
ج ہاں کسی کسی کو ملتے ہیں کیا ایسے مزے
کسی کسی کو ملتے نا یار بچارے کوئی کسی کے اوپر ذمہ داری رہتی ہے تو وہ کیا پھر ذمہ داری میں گل جاتا ہے اس وجہ سے
نہیں میں کچھ نہیں کرتی میری امی کرتی
ہاں ہاں انسان کو اگر ذمہ داری آتی ن تو اس کے شوق کیا پھر ختم ہونے لگ جات ہیں
جی
رہتا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہے ہمارے اوپر تو آنی ہی نہیں ابھی تک تو ایسی چیز
ہ جی آپ کی بہن ہوگی نا وہ گھر کے کام کرنے کے لیے
نہیں نہیں بہن ہے گھر کے کام کے لیے وہ نہیں ہ مطلب مطلب بہن ہے پر اسپیشلی گھر کے کام کے لیے نہیں سب کام کر لیتی ہوں
ہاں ہاں ہاں مطلب گھر کے کام آتے ہوں گے انہیں آپ کو
آپ کو نہیں آتے کیا
نہیں
سیکھنا چاہیے یار آپ کو
ضروری کو یہ ہے کہ ہر لڑکیے لڑکوں کو بھی سیکھنا چاہیے ایسے تو
نہیں تو لڑکی بھی کرتے ہے نا ہم بھی کر لیتے نا بھائی
آپ کر لیتے تو ہر کوئی نہیں کرتا نا
کوئی نہیں کرتا صیح ہے
ہ اس لیے میں سیکھتی نہیں اور میری امی سکھاتی ت بھی نہیں
اچھا سکھا دی بھی نہیں گ انہیں لگتا ہے کہ یار سکھا کے ابھی کیا کرے
جی بنائے گی تو بیکار ہی بنائے گی جی بالکل میری امی میں اس لیے سکھاتی ہ
ہاں کیونکہ آپ نے کے کارڈ کر چکے ہوں گے ر سوئی میں جا کے دو چار بار
ہاں
اس وجہ سے ان کو ک ٹرسٹ ہو گیا کہ آج یہ بندی نہیں کر سکتی
تو میں اب آپ کو تھوڑی دیر میں کرتی ہوں کال
ا ان کو فاسٹ فڈ وغیرہ کھا چاہیے ہو میڈ کی چیز زیاد کھانیی
ہاں جی بالکل
بہت اچھا لگ مجھ آپ سے بات کر کے آپ نے اس ب گ سم جائے انشاء اللہ پھر بات ہوگی اللہ حافظ اللہظ